وعلیکم وعلیکم السلامسلام علیکم جناب ٹھیک ہو
جی بالکل ٹھ ہےییدان صاح آپ ٹھیک ہیں
الحمد للہ اور فرماؤ
جی بس اللہ کا شکر ہے میں نے سوچا میں آپ کو یہیں سے کال کروں گا کیونکہ مطلب آپ کو امیر انسان ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت ہے بہت زیادہ
ہاں میرے کو بھی بہت ضروری ہے بھائی دو دائشو چاہیے میرے کو
اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ بتائیے کل کیسا رہا آپ کا دن کل آپ ملے نہیں میں آپ کو بوٹ ڈوںونڈا
کل ملیے نہیں میں نے بولا تھا آپ کو میرا وہ ایگزام ہے کل تو اس وجہ سے ایس ایس منٹ تھا کل تو اس وجہ سے نہیں مل پائے ٹائم نہیں تھا کل
یہ تو میں جانتا ہی ہوں آپ کو ہمارے جیسن کے لیے آپ کہاں ٹائم ملے گا یہ تو
ہاں آپ جا سک لیے کہاں ٹائم اب تو کسی خاص کے لیے ٹائم پر ہے
وہی وہی میں آیوشی جیسی انسانوں کے لیے ٹائم ہوگ بت اسے آپ کو کسی گندے الفاظوں کا پرریوگ نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں بتا سکتا ہوں سمجھا سکتا ہوں
تو آپ ایسی سچویشن کریئٹ نہ کریں
اور بتائیے یا ف گگر میں سب کیسا چلتا ہے
ایک دم مست
اچھا ٹھیک ہے آج اپنی چائے شائے پی کہ نہیں
نہیں نہیں ابھی کمل میںی سویا وہ آرام سے کیا مست موسم ہے
ابھی آپ سو ہی رہے ہیں ہلو بیٹا شاید کمزور تو نہیں لگ رہا ہے مجھے اور ہلو ہیلو
میں پوچھ رہا ہوں کلاسز ختم ہو گئی کہ نہیں
آپ پہلے اپنا انٹرنیٹ کنیکٹ کیجیے
انٹرنیٹ کنیکشن یہ ہے انٹرنیٹ کنیکٹیڈ ہے
ہاں ہاں وہ جو ہوتا ہے آپ کے گھروں میں ہم آج وائی فائی وہ سب بند رکھیے اپنا انٹرنیٹ جو ہوتا ہے وہی کنیکٹ
آخر ان سو
ج جی بالکل بالکل ایسی باتیں نہ کیجے کیونک ان باتوں سے ہی پھر نہیں ملتا ہے کچھ پھر اس پروجیکٹ کیا جاتا ہے ہمیں اصل بات کرنی چاہیے اس بارے میں کیا آپ بتائیے آج آپ کو ملنے کا پروگرام ہے کچھ
ہاں آج تو فری ہے آج کیا ہے آج اتنا کام بھی نہیں ہے فری ہے ہاں
ا فری ہو
ہاں
کل آ پیسے لیتے ہے
ہاں
کتنا پیسہ لیتے ہیں آپ
زیادہ نہیں دس ہزار ایک گھنٹے کا
بنٹی کا تھاا
ہاں
چلیے اب ہمیں ایسی باتوں پر بھی دھیان نہیں دینا چاہے بتائیے آپ کے گھر میں کل سالن کیا بناات تھا
مچھلی
او تو آج آپ مچھلیوں کی وجہ سے نہیں آ پائے کل آپ نے سوچا اگر اس کو یہاں بلاؤں گا یہ بیٹھے گا پھر مچھلی کھائے گا آپ کی
وہی وہی وہی وہی وہی سوچنا پڑتا تھا آگے کی سوچ رکھنے والا ہوں میں
آپ نے سوچا اگر شام کو اس کو دکھ گیا اور یہ نہیں گیا پھر میں کیا کروں گا میں کیا پؤوں گا دو دن وہی وہی کیونک ظاہر سی بات آپ کی طرف سے آتا ہے تو آپ کے حصے کا ہی کھیا جاتا
تو وہ دقت ہے تو اس وجہ سے میں بولا کہ چوڑو آج نہیں جاتے آج سیکریفائز کرتے جانا بٹ کھانا فسٹ پرائیورٹی
بے شک بے شک آپ ایسے انسان ہیں آپ سے ایسی ہی لگائی جا سکتی ہے تو مطلب آیا بات ہو گئی
یہ بات آیا ہے اپنا کام بنتا باڑ میں جائے جنتا
بے شک بے شک ایسی صحیح بات کر رہے ہیں آپ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو ماما ہوں کہ گھر نہیں جانا اس بار
جائیں گے جائیں گے اگست میں جائیں گے
اس مہینے میں آپ نہیں جانا چاہتے
نہیں اس مہینے تو پہلے میرا یہ کام ختم ہو جائے تب جا
اچھا اور بتائیے آپ چاچی کے وہاں کب جائیں گے
صرف اگ سے ہوگا
وہاں بھی
ہاں کیونکہ اگست میں کتنا ہی کتنے جگہ جانا ہے چار جگہ تو جانا ہے
چار جگہ جانا ہے ایسی کون سی چار جگہ ہیں
دو ماسی ایک ماما ایک چاچا
او ہوو کتنے دن آپ کے حساب سے ہو رہا س مل رہا ہوگا
دس دن
دس دن آپ ان لوگوں کے گھروں میں رہیں گے
ہوں
آپ کو شرم نہیں آتیی آپ لوسوں کا کھانا کھا رہے ہیں
نہیں نہیں بالکل شرم نہیں آتی ایک دم مزہ آتا ہے دوسروں کا کھانا میں جو یہ فری کا کھانا ہوتا ہے نا
جی
مفت کھوری میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے یہ بات تم جان لو
اس کا جواب اس حد تک پہنچ چکے ہیں اب ہم خود مخدوری بھی کرا رہے ہیں
ہاں
چلیے مرضی آپ کی ہمیں تو اس بات سے کوئی لینا دینا ہے نہیں آپ مجھے بتائیے کہ دراصل جب ہم ملے کچھ دن پہلے تو آپ کو کیسا لگا وہ دن آپ کے لیے کیسا رہا ہ
کون سا دن
ارے جب ہم گھومنے گئے تھے آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے
ایک دم اچھا بڑھیا تھا سب سے بڑھیا دن اچھا
کیسے گھومے آپ وہاں کیا لگا آپ آپ کو وہاں سب سے بہترین چیز کیا لگی
سب سے بہترین چیز میرے کو لگی کھانا
کھانا آپ نے تو کھایا ہی نہیں زیادا آپ نے تو پھر گھر میں کھایا
وہ وک ودک کہتے میرا ایپیٹائٹ بہت چھوٹا ہے میرے کو بھک لگتی ہے بس بہت چھواپیٹائٹ ہے مطلب کم کھا کے میرا میری بوک ختم ہو جاتی ہے یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ
جو آپ موٹے ہیں آپ سے صحت مند ہے م میں کمزور ہوں اس لیے بہت زیادہ کھا پاتا ہوں
اس سے اس کا لینا دینا کیسے ہے
آپ بای کو لگتا ہے کیوں کھا یار میں تو آلریی موٹاوں میرےا مل بھی ہے پاور بھی ہے سب چاہے کیا میرے کو
نہیں چاہیے نا انرجی چاہیے انرجی چاہیے بھائی
اچھا ٹھیک ہے پھر آپ نے گھر میں وہ خود کھایا یا باقیوں کو بھی تھوڑا دینے کا بارے میں سوچا
نہیں خود پورا کا پورا کھا لیا گھٹک گیا
آپ کو شرم نہیں آتا پ ا آپ کی چھوٹی بہن آپ نے ان کو کھانا بھی نہیں دیا
نہیں میرے کو شرم نہیں آتی شرم میں نے چھوڑ دی وہ جیسے ہی میں نے ٹویل پاس کیا میں نے شرم کو کا ٹاٹا بائے بائے
آپ غلط کریں آپ جھٹ کریں میں آپ کو اچھے سےانتا ہوں آپ کو اس سے پہلے بھی شرم نہیں ہو ستیی
اچھا اس سے پہلے بھی نہیں تھی
ہاں جہاں تک میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی آپ کو شرم نہیں تھی
تو ٹویلو میں نے کیا چھوڑا
آپ نے ٹوہل میں خود کو ہی چھوڑ دیا جب آپ نے وہ ای میل مس کر دیا آپ کو یاد ہے
ہائے ہائے ہائے کون سا ای میل
جس میں آپ کو اپپنی زندگی کا سب سے خوبصورت جگہ جس کو آئی آئی ٹی کے نام سے جانا جا ہے وہاں بلایا گیا تھا آپ کو
کب بلایا گا میرے کو میں
جب آپ کو ایگزام کے لیے بلایا وہی مطلبجھے یقین تھا چلیےٹھیک ہے ایسا نہیں میں کہ تھا کیا کہ جب اگر آپ کو ایگزام دے د آپ شاید ڈائریکٹ بمبئی پہنچ جاتے ایسے ہی نہیں ایسے نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ کو ٹاپ آئی ٹی تو کیا کہتے ہیں اس کو این آئی ٹی تو مل ہی سکتا تھا اس میںب کیوں کون نہیں جانتا اور اس تب تک وہ ٹائم بھی تھا ڈیڑھ مہینے کا ڈیٹ آپ کو پتہ ہے ڈیڑھ مہینے کا ٹائم تھا ٹائم بھی تھا آپ کے پاس ایگزام ڈور کے لیے
زخموں پ نمک کااہے رگڑ رہے ہو کااہے خرید خرید کے خرید کیوں رہے ہو میرے زخموں کو
میں بتاؤں گ آپ کو کیوں کیکہ آپ نے جو دو جے ای کے مین دیے تھے ان میں آپ نے مطلب نارمل پردرشن کیا تھا ایسا کوئی توڑ پھوڑ کیا تھا نہیں آیا آپ نے نارمل پردرشن ان دونوں میں کیا تھا
ہوں
تو جب آپ کو وہ دکھ تھا کہ میں نے نارول پردرشن کیا میں نے نائنٹی نائنیا ہنریڈ پرسینٹ ٹائل اس میں نہیں لائے تو آپ اس دکھ کی وجہ سے اس ڈیڑھ مہینے میں اپنا بیس دیتے اور ا اگر آپ وہ اپنا بیس دیتے تو آپ کو وہاں سے بھی بیسٹ مل جاتا
یہ تو اللہ کا پلان تھا کہ میں کہاں جاؤں کہاں نہیں جاؤں اس سے اب میری کیا غلطی
اس میں غلطی آپ کی سوچ کی ہے جو آ ای میل کو مس کر رہے ہیں پھر آپ نے جے پی مارگن جیسی کمپنی کا بھی میل مس کر دیا مطلب کہ
وہ حرام ہے وہ حرام ہے
شرم اور حیا آپ کو پتہ ہے آ انسان میں ہونی چاہیےر آپ کی اگر آپ کو پتاہ اگر آپ کے فادر صاحب کو اس بارے میں بتایا جائے اور آپ کا کیا حال ہوگا دن کے لیےئے
کچھ نہیں ہوگا میں نے میں بتا چکا ہوں ان کو
ٹھیک ہے میں بھی آج بتاؤں گا پھر دیکھتے ہیں
ہاں بتا دینا کوئی دقت نہیں بتا دو بتا دو
ٹھیک ہے آج میں آپ کے گھر آ ہی رہا ہوں ویسے بھی وہاں پہلے ہم آ کے فادر جی سے ملاقات کریں لیکن نہیں گھومنے کے بع کیا پتا پھر آپ کا گھومنا پینا آپ وہ آنے کی اجازت تو ہوگی لیکن آپ شاید جل نہیں پائیں گے اس لیے پہلے ہم گھومیں گے پھر میں انہیں آپ کی اس کرتوت کے بارے میں بتانا چاہوں گا
ہوں
پہلے ہم گھومیں گے اگر میں آپ کو بنا گھومے آپ کے فادر صاحب کو یہ بات بتاؤں گا تو شاید وہ آپ کو گومنے کے لائق نہ تھوڑی
اواہ کیا دھمکی دی جا رہی ہے
نہیں آپ کے جو فادر صاحب ہیں بہت اچھے انسان ہیں انہیں آپ کا خیال رکھنا آتا ہے انہوں آپ کو بچپن سے اس طریح سو کہتے ہیں ایسا کیا ہے میں نے سنا ہے
ایسا کچھ نہیں ہوا ہے میرے ساتھ اور نہ ہوگا آگے
میں نے سنا ہے آپ کو بچپن کا کوئی ڈرامہ ہے جس میں آپ کو نیچے سے کچ پتہ نہیں ایسا سنا ہے
میرے گوو ڈروما
ہاں
کون سا
بچپن کا کچھ ہوا ہے آپ کو ایسے پیٹا وٹا گیا گھر میں
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے
مارتے وارتے تو نہیں تھے
نہیں ٹراما اور وہ بھی میرے کو واہ مطلب یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آگ اور پانی ایک ساتھ
او آپ کو لگتا ہے آپ بہت بہر دور ہیں آپ بہت ایسے اڑنے والے انسان ہیں
ہاں بنا پنکھوں کے اڑنے والا آدمی ہوں میں
ہاں وہ تو میں نے جہانی کیا تھا جب آپ پڑیشا گئے تھے اپنے محن سے وہاں پڑھائی کی اور آپ کو ایک ہی جڑکے میں کیا گیا مطلب دکھ اور درد اور پیتاا ایک ساتھ آپ کو ملی کوئی بات نہیں ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں زندگی میں ہو ج رہے دکھ کی بات ایک ہی جھٹکے میں آپ کو نہ کہا گیا مطلب
کہاں پہ
اڑیس میں
کس نے بولا
سٹ میں جب آپ گئے تھے آپ نے کہا کہ کچھ ہوگا آپ نے پتا چل ب
کس میں نے کبھی کسی ب بات بھی نہیں کی اس کے بارے میں کسی سے
ارے آپ نے ان کو بھیجا تھا نا وہ جو آپ کی دوست نہیں ہے کیا نام ہے ان کا وہ آیوش
میں میں نے نہیں بھیجا پہلی بات یہ میں نے بھیجا ہی نہیں
آپ نے بھیجا آپ نے خود قبول کیا ہے سب ک
میں نے بھیجا ہی نہیں یہ نکی کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں میں نے بھیجا ہی نہیں میں نے بولا ہی نہیں کہ جاؤ
آالم ب مجھے پسند ہے وہی تو
ہاں بس یہ بولا کہ میرے کو تھوڑا سا نہیں میں نے بولا بس میرے کو تھوڑا سا پسند ہے اور کچھ نہیں
تھوڑا سا آپ نے نہیں بولا آپ
اور صبح جب جب صبح نیند سے اٹھا تو سوچا کہ کیا تھا وہ کچھ نہیں تھا دماغ میں پ
دیکھو جب ایسا ریجیکٹ ہوتا ہے تو ایسا کہ دیتا ہے مجھے بھی آج کل لگتا ہے کہ ایسا اتنا دم نہیں کیونکہ میں وہاں ریجیکٹ ہو گیا تو ایسی چیز رکھھی
تیرے کو تو دس سال ہو گئے تو میرے کو کیا بول رہا دس سال سے تو کتنی بار ریجیکٹ
نہیں میں نے توب دعوی نہیں کیا نا میں اڑنے والا ہوں یہ یہ تو ان
نہیں میں تو اڑتا ہوں میں پتہ ہے کیونکہ میں دیکھ اگر تو اس کے ب اس کے بارے میں بھی بولے گا تو میں ود ان سکس اے اور سیون آورس میں مو آن کر گیا یہ مطلب
من آ م نہیں ا سور سور چلیے مجھے لگتا آپ کو مجھے وہیں سے کال کریں چیے آپ کو ایسا نہیں لگتا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
کریے کریے چلس